ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام ریضان بس بتائی بائی جین کانا پینا کا لی لے
جی بھائی جان ہم کھا لیے آپ کھا لیے
ہاں بائییا کھا گ
کیا کیا کھائے ہے بھائی جان
تو روٹی ببزی بزیا کھیں بھائی آپ کیا کیا کھائیں
ہم بھی بھائی جان روٹی بھجیا اور دال یہ سب کھائے بھائی ج سلاد بھی کھائے ہیں امی ابو کیسے ہیں بھائی جان
سب ٹھیک ٹھاک بھ جان
اور بتائیے کھانا میں جی بھائی جان سب میرے خاندان میں امی ابو لوگ سب لوگ کھہ دیے تھے اور بتائیے نا بھ جن کھانا بنانے آ جاتا ہے آپ
ہاں
کھانا میں کیا کیا آ جاتا ہے بھائیجن بنانے
کند پ پنیر بریانی کافی چیز آ جاتی ہے وہ بانے
پنیر آپ کو الگ الگ جی بھائی جان ہم کو پھر روٹی بنا لیتے ہیں پھر موی بریانی کھسی بریانی مچھلی انڈا یہ سب بنا لیتے ہیں بھائی اور پنیر بھی بنا لیتے ہیں پنیر کا پنیر بریانی پنیر چلی پنیر ٹکا یہ سب بنا لیتے ہیں ویسے آپ کو پنیر کافی پسند ہے نہیں بھائی
ہاں بھائی جان پمیر تو کافی پسند ہے کافی اچھا لگتی ہے بھار
جی اور بتائیے نا بھائی جان ادھر موسم کیسا ہے
سب ٹھیک ہے بائی آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
جی بھائی جان ادھر بھی موسم کافی خیریت ہے اور بتائیے بھائی جان پڑھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا
ہاں بھائی ہم پڑھائی لکھائی کافی چل رہی ہے اچھی سے آپ کی پڑھائی لکھائی کیسے چل رہی ہے
جی میری بھی پڑھائی لکھائی کافی خیریت سے چل رہی ہے ویسے بھائی جان بقرریید کیسا بیتا تھا بھائی جان
آپ کے یہاں بدریت کیسا بتا
جی بھائی جان میرے یہاں بھی کافی بکریید خیریت سے بھی تھا بقرریید میں کافی پکوان بنی تھی جیسے بریانی ہو گیا ا مرغی والا بریانی کھنسی کا بریانی پھر یہی سب بنا تھا بھجن ویسے آپ بکریید میں کیا پہنے تھے کرتا پہنے تھے یا جینس
جوتا پہنے چلا کافی لگ جی مطلب کافی اچھا لگ رہا تھا بھ آپ کو کرتا پسند ہے
جی بھائی جانا وہ پسند ہے آپ کو کرتا کافی لحج لگتا تھا نا بھائی جان
کیا بائی جائے
ہو جاتا ہے بھائی جن غلط سے بلا جاتا ہے اور بتائیے کرتا مطلب سوا کر پہنے تھے کہ ریڈی مڈ خرید کر پہنے تھے
کفا تو س راہ کرتے نہیں ریڈیمڈ ن کو ہوتائی نہیں
جی سحی بات ریڈی مٹ بڑا ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے یہی دقت آتا ہے ہم بھی بھائی جان سوا کر ہی پہنے تھے بکرریید میں کرتا کافی اچھا لگ رہا تھا امی جان ابو جان تعریف بھی کیے بھائی جان ویسے بھائی جان آپ کے آپ کے گھر میں کیا بنا تھا بقریید میں
جی تھوڑا تھوڑا آواز اسپیکر کے سامنے لا کر بولیے نا تھوڑا کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے جی بھائی جان جی جی اب ٹھیک
سے بھی ادھر بھی کٹ کٹ کی آوازیں آ رہی ادھر سے بھی
کٹ کٹ کیا رہی اور بھائی جان ویسے پوچھے ہیں کہ کیا کیا بناات بنا تھا بقرریید میں آپ کے گھر
بریانی وریانی ب اھ ہے آپی اچ کھلا جتا
اور بتائیے آپ کو مطلب عالیچی کا سیزن چل رہا ہے تو آم ام لیچی وچی کھائے کہ نہیں بھجن کیسا لگ رہا تھا ہیلو
ہلو
ہاں بولیے نا بھائی جان کیسا لگ رہا تھا
کافی نجیب نہیں آئے تو اس دن ہلو بھائی جان آواز نہیں آ رہی ہے نہیں کبھی کبھی نیٹ ورک نہیں آ گیا ہے
پروبلم ہے ہاں ہیلو
ہالو
اور آم رس بنانے آئے جاتا ہے بھائی جان آپ کو ہیلو
ہاں بھائی جانا ہاں ہیلو
بنایا کہ نہیں کب
بنا ہے بھیا
اور بتائیے بھائی جن کہیں آ ترا پہ جانا ہے کہ نہیں گھومنے جی ہم بھی بنائے ہیں آم رس بنا لیتے ہیں پھر آم کا وہ جو سکنجی ہوتا ہے بھائی جان کچا آم کا وہ بھی بنا لیتے بھ اور بتائیے نا کہیں یاترا پہ گھومنے جانا ہے کہ نہیں
چلیے گا تو اچھا ہی چل
جی سوچ رہے ہیں ہم جانے کا بمیک نگر یا راجگیر بمیک نگر چلیے گا بھائی
ہاں بھائی یہاں کیوں نہیں
جی گھما جائے گا چلیے گا اگلا پیمنٹ آ رہا ہے تو چلیے گا گھومنے ویسے سوچ رہے ہیں بھائی جان کہ اگلا پیمنٹ ہے اگلا پیمنٹ آئے تو سارے بھائی جان لوگ مل کر اور پیزا اور پنیر کا پکوڑا یہیں سب خریدا جائے گا اور چلا جائے گا بھائی جان باگوانی میں سارے بھائی جان لوگ بیٹھ کے موسم کا مزہ لیتے ہوئے پزا کھایا جائے گا
ہاں بھائی جان کاف ہاں بھائی جان گرمی کا کافی جگہ ہیں
جی گرمی ہے زیادہ تو کیا ہوگا ہو گیا چلیے گا نا بھائی جان بھگوان
ہاں بھائی جان چلیں گے انڈا ونڈا لے لیا جائے گا ہ
جی ٹھنڈا لے لیجیے گ کولڈ ڈرنک تو ضروری ہے اور بتائیے بھائی جان آپ مطلب ٹویلھ پاس کر لیے یا ٹویلھ پاس کرنے والے ہیں
واللین ٹویلھ پاس کر لیے ابھی کچھ سیکھ رہے تھ بھائی جان
جی مطلب کچھ ہنر سیکھ رہے تھے نا بھائییا ویسے کیا مطلب کس چیز کا ہنر سیکھ رہے تھے کمپیوٹر کا یا کسی اور چیز کا
آ ج ہم کمپیوٹر والا ہوں ک سیکھ رہے ہیں
کمپیوٹر سائنس وغیرہ نہ بھائی جان
ہاں بھائی بھائی یہ سوچ رہے ہیں
کافی اچھی ہے اور مانگ بھی کافی زیادہ ہے اس کا تو یہ تو ضروری ہے سیکھنا
نہیں بھائی جان ہائی جن بہت ڈیفیکلٹ متا ہے
ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے بھائی جان مطلب وہ مشکل تو ہوتا ہے لیکن اگر مطب مطلب سو پرسینٹ دیجیے گا اس کو تو کیا نہیں ہو سکتا ہے کیا بھائی
ہاں گائی جانا تو
جی کسی بھی کام آ کو اگر سو پرسینٹ دے دیجیے گا وہ کام ہو جائے گا آپ کا یہی بات ہے اور بتائیے بھ جان امی ابو کا سواستھ سب ٹھیک ہے نا
ہاں بھائی سب ٹھیک ہے آپ کے پریوار میں ہم اب کیس ہیں بھائی
جی بھائی جان سب کوئی خیریت ہے ویسے بھائی جان آج دوپہر کو کیسا موسم تھا ادھر
یہ دروت پار کا موسم کو کافی بی والا چل ہے
جی ادھر تو بھائیین مت پوچھیے آج اتنا دھوپ تیز اگا تھا نا بہت گرمی لگ رہا تھا لیکن شام کو تھوڑا راحت ہے گرمی سے اور بتائیے ایک دو دن پہلے ادھر بارش وورش ہوا تھا یا آندھی اندھی آیا تھا بھائی جان کہ نہیں
ہ بھائی جان کچھ دن پہلے ایک دن آندھی آیا تھا کافی تیز آندھی تھا
جی پیڑ پودے بھی گرے ہوں گے جی آپ کے باگوانی کے پیڑ پودے بھی گیرے ہنے
ہ الان م ہے کیلا لگا کہ کیلا بھی م
ہم بھی بھ جن ایک آم کا پودا لگائے تھے وہ کافی پھل مطلب اس میں تھا تو موٹا والا ڈار ہی ٹوٹ گیا بھائی ج سمجھے خود کافی نقصان ہو گیا ہ اور بتائیے بھائی جان آپ کبھی مطلب گئے ہیں کہ نہیں گھومنے بنگلور سائڈ
بنگلور گیس سے با کافی اچھا لگتا ہے
جی بنگلور تو کافی مطلب سب سے زیادہ اچھا بنگلور میں آپ کو کس چیز کون سا چیز اچھا لگا بنگلور میں
بھائی ہم وہاں پہ سب چیز تو اچھا اور لام
جی سب چیز اچھا ہے
بھائی ج یہاں پہ کچ تو صرف وہاں پہ کھانا تھوڑا آپ کو الگ ملےا اور بھشا الگ بلہ
جی نہیں بھائی جان کافی لوگ ہندی بھی بولتے ہیں
نہیں بھائی یار نہیں بھائیین ہم لوگ تھوڑا جہاں ای جہاں کرناٹک والا سب رہتا ہم لوگ وہاں پہ تھے تو وہاں پہ سب کوئی کرناٹکناا کناڈا ہی بول رہا تھا
چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی امی جان ابو جان کو میرا سلام کریے گا اللہ حافظ
ال حفنس